السلام علیکم آپا
وعلیکم السلام باجی کیسی ہیں آپ
بس بس میں اچھی ہوں آپ بتائیے کیسے ہیں اور بچے کیسے ہیں آپ کے
جی الحمد اللہ میرے بچے ماشاء اللہ بہت اچ چھے ہے کھیل رہا ہے چھوٹا والا باہر والا تو بڑا باہر والا تو باہر کھیلنے گیا ہے بڑا والا
اب بڑے جب بڑے ہو جاے نا بچے تھوڑے سے پھرنا رکتے ہیں وہ شام کو تو ان کو کھیلنے کا ہی سمے چاہئے
ہاں اور جن کے ابو بھی گھر پہ تھے نا تو وہ اپنے ابو کے ساتھ باہر گیا ہے اور چھوٹا والا تو میرے پاس ہی بیٹھا ہے ارے آج کیا نا موڈ پتا نئی کیوں عجیب سا لگ رہا تھا تو پھر میں میوزک لگا کر بیٹھ گئی تھوڑا سا اچھا لگا مجھے سن کے
ارے آپا میوزک کی تو بات نہ کرو آپ اتنا خوبشورت میوزک ہیں ایک الگ ہی احساس ساتھ ہے نہ دیکھو نا اب میں تو اتی آپ کو اتنی بڑی میوزک کی فین ہوں میں تو آپ کو کچھ بتا نہیں سکتی میرا تو صبح میں کام کروں گی تو میرا میوزک چلے گا مارننگ واک پہ جاؤں گی تو میرا میوزک رہے گا مطلب میرا تو میوزک چلتا ہی رہتا ہے اس سے کیا ہے دیکھو ہمارے دماغ میں نا تو اولٹی سیدھی باتین نہ آتی ہیں جو ہماری ٹینسن والی باتیں ہوتی ہیں ہمارے دماغ میں نہیں آتی اور سب سے بڑی بات ہے ہمیں بڑا شکون ملتا ہے میوزک کے ساتھ میوزک تو اپنے آپ میں کیا ہے نہ ایک تھراپی ہوتی ہے
صحیح بول رہی ہیں ارے کبھی مائنڈ اپ سٹ ہو یا کبھی من نہ لگ رہا ہو کام میں تو اپن کوئی نعت لگا لے یا کوئی گانا لگا لیتے ہے نا سن کے بڑی دل کو سکون ملتا ہے اور پتہ ہے آپ کو میوزک سے تھرپ ی بھی ہوتی ہے آج کل میوزک تھراپی سے لوگوں کو جو مطلب ٹینشن میں لوگ رہ تے ہے نا جن جن کو مطلب مینٹلی ڈس آڈر ہو جاتے ہیں نا ان کو ٹھیک کرنے میں بہت ہیلپ ہوتی ہے
بالکل میں تو کہوں آپا جب آپ کو لگے نا کہ آپ تھوڑا سا مطلب من نہیں لگ رہا یہ نہیں ہو رہا اپنا ہاں سب سے ب س سب سے فیوریٹ ساونگ لگاؤ اور پھر دیکھو آپ یں تھوڑی دیر بعد ہی آپ کہ دماغ میں نا ایک الگ ہی فریشنیس آکٹیو سا ہو جائے گا لگے گا ہاں ہمیں اب بڑا اچھا سا فیل ہو رہا ہے یہ بڑی صحیح ہے اچھا میوزک کی میں بات نہ کرو
ٹی ہے بالکل صحیح بولی ہے آپ نے باجی میرے شوہر تو دن بھر گانے لگا لگا کے مجھ تنگ کرتے رہتے ہیں اور گھر پہ رہتے ہیں نا تو وہ جو ٹک ٹاک والی جو ریلس ہوتی ہے نا انسٹاگرام پہ اس کو لگا لگا کہ کہیں گے چلو اپن یہ ریلس بناتے ہیں اپن وہ ریلس بناتے ہیں ان کو بڑا شوق ہے یہ سب کا بٹ میں اتنی انٹرسٹ نہیں ہوں اس میں لیکن وہ مجھے پریشانی کرتے رہتے دن میں کہ چلو اپن بناتے ہیں تھوڑا انجوائے کرتے ہیں اچھا بھی لگتا ہے بعد میں دیکھ
اچھا بھی لگتا ہے یہ تو بڑے دیکھو یہ نا اس سے کیا ہے دو تین چیزیں ہو جاتی ہیں اپنا ٹائم اسپینڈ ہو جاتا ہے اپنے فیورٹ میوزک پہ بناتے ہیں تو تھوڑا سا نزدیکیاں ہو جا تی ہیں تو یہ والی چیزیں بڑی اچھی ہو جاتی ہیں میں تو کہہ رہی ہوں آپ بنایا کرو دل نہ توڑا کرو ان کا
مطلب ان کو بہت شوق ہے بنانے کب مجھے زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے لیکن جبردستی مجھ سے بنواتے ہیں مجھ سے نا لپسنگ اچھی نہیں آتی وہ بڑا اچھا کر لیتے ہیں میں نے کہا لگ
ہاں تو ان کو نا آگے کھڑا کیا کرو ہاں انہیں آگا کھڑا ک وہ لپسنگ کریں گے اور تم بس ایسے تھوڑا جیسے نارملی اپنے ایچ کو رہا کرو تو ہے نا اس سے بڑے اچھی وے وہ بھی آتی ہے
ہوں میں نے کہا ان کو لگتا ہے آپ پچھلے جنم میں نہ ایکٹر کے گھر میں پیدا ہوئے تھے اسی لیے آپ سے ایکٹنگ بڑی اچھی آتی ہے
ہاں نہیں نہیں ماشاء اللہ یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے دیکھو ہر کسی کے اندر کوئی ہنر کی بات ہوتی ہے کسی کو کچھ پسند ہوتا ہے کسی کو کچھ ہوتا ہے ہے نا تو یہ بڑی اچھی بات ہے ویسے آج کل تو آج کل تو یہ بڑا ہی ٹرینڈنگ میں ہے ریلس والا ہے نا چھوٹی شارٹ ویڈیوز ہر کسی کو دیکھو ہر کوئی ان کا دیوانہ ہے
ارے دیوانہ تو چھوڑ دیجے وہ تو ہے ہی ہے اس میں ارننگ بھی تو ہو رہی ہے کتنی آپ نے دیکھا ہے وہ یوٹیوبرس جو ہوتے ہیں نا وہ ویڈیو شارٹس بنا بنا کے کتنا اچھا ارن کر رہے ہیں
بالکل آپا یہ بھی دیکھو آپ انسٹا پہ بھی ہے جتنی ریلس آپ کے ریچ میں جا رہی ہے ویوز آ رہے ہیں فالوورس ہو رہے ہیں سبچ زیادہ ہوئیں گے اتنا آپ کو ب برانڈ جو ہے پرموٹ کرے گا ہے نا تو یہ والی چیزیں کہیں نہ کہیں ارنگ ہی ہو رہی ہے ان کا بھی تو پیسہ ہی ملتا ہے آپا
صحیح بولی نہیں اچھا بھی تو ہے نا باجی دیکھیے اب ہمارے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے ہم کسی گھر کی مجبوری کی وجہ سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن آپ ہم اس کے مادھیم سے اپنے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں اور اگر ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے تو دنیا اس کی قدر کرتی ہے با جی آپ دیکھ لیجیے نا یہ کتنے سارے یوٹیوبرس اس سے کنیکا شرما لوگ کی ویڈیو دیکھتی ہیں آپ کتنی اچھی بناتی ہے
بالکل آپا دیکھو کتنا اچھا ابھی اس نے فلیٹ وغیرہ کا وہ سب کتنا کافی ٹائم سے فیمس ہے وہ تو اور سب سے بڑی بات ہے یہ ساری چیزیں ہیں نا آپا کہیں نہ کہیں دیکھو بہت سی مہیلیں میں نے بہت سی عمر دراز مہیلائیں دیکھی ہیں جو باہر نہیں نکل سکتی جیسے ان کو نا اچار وغیرہ ڈالنا آتا ہے تو وہ آپا وہ ایسی مطلب انہوں نے گروپ بنا رکھے ہیں اپنے آن لائن کام اسٹارٹ کر رکھا ہے اور اتنی اچھی رسپانس سارا ارنیگ ارہی ہے تو بتاؤ اس میں کیا ہی برائی ہے یہ سب ہو رہا ہے اچھی بات ہے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز سانگ لگا تے ہیں بڑا دیکھو کتا دیکھنے میں بھی ا ذہن خوش ہو جاتا ہے ذہن میں بڑی مطلب پزیٹیوٹی آتی ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کے
صحیح بول رہی آپ آپ بالکل باجی آپ نے صحیح بولی آج کل تو جب ہم لوگ فری ہو تے ہیں نا بیٹھتے ہیں تو انسٹاگرام پے ریلس ہی دیکھتے تے لیکن مائنڈ آج آپ کو کیا بتاؤ میں انسٹاگرام تو ہمارا گھر والوں سے زیادہ ہمیں سمجھتے ہیں جیسا ہمارا موڈ ہوتا ہے ویسی ویڈیوز ڈال کے دکھاتے ہیں ہمیں
بازی یہ والی بات تو میں نے نوٹس کری ہے آج آپ نے میری ذہن دل کی باتیں کہہ دی میں تو یہ کہہ رہے ہی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے گوگل یا انسٹا ہمارا مائنڈ ریڈ کر رہا ہے ہے ایک بات بت ہے نا میں نے یہ چیز دیکھی جیسے شوہر سے ہماری جھٹ پٹ ہو جائے تو ہمیں بے وفا والی ریل آنا شروع ہو جات تی ہے یا ہم تھوڑا سا خوش ہیں تو ہمیں وہی ریلس آئیں گی یا ہماری بچوں کہ برت ڈے آ رہے ہیں ہم سونگ ڈھونڈ رہے ہیں تو ہمیں تو سرچ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی آپا اتنی ساری ریلس آ جاتی ہیں میں نے کہا یہ ہے نا ہمارا سچا ساتھی تو یہی ہے دکھ سکھ کا یہ ہمیں سمجھ جاتا ہے اسی طریقے کا ہمیں گانا دکھا دیتا ہے ویڈیو
میں شوہر سے بولتی ہوں کہ تم سے اچھا تو یہ کم سے کم میرے دل کی بات تو سمجھتا ہے بیچارا
صحیح بات ہے آپا یہ سب سچی میں ہے نا ہم دیکھو آپ نے میں نے تو یہ چیزیں بہت نوٹی سے کریے ہمیں اپنی امی کی یاد آری ہوتی ہے ہے نا تو اس میں ام والے سونگ آ جاتے ہیں ابو کے سونگ آ جاتے ہیں تو شوہرے والی بات یہ آ جاتی ہیں یہ یہ تو میں آ مانوں گی مجھے کہیں نہ کہیں اس چیز کا لگتا تو ہے جیسے ہم جو چیز کنیکٹیڈ ہوتے ہیں وہ چیز مطلب مائنڈ ریڈ والی بات یہ ہو تو جات
ہاں صحیح بولا آپ نے آپ نا گوگل میں کچھ بھی سرچ کرو ٹھیک ہے نا جیسے بچوں کی بیماری کے بارے میں یا کچھ بھی ایگزامپل لے لو آپ کچھ بھی سرچ کرو گے نا انسٹاگرام کہ بارے میں بتانے لگیں گے مطلب بہت اچھا بھی ہے یہ چیز کیا ہے نا اپن جیسے ڈاکٹر پر ڈیپینڈ رہتے ہیں کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی سی ٹپس مل جاتی ہے نا اپنے بچوں کے لیےیا اپنے گھر کے بزرگوں کے لیے تو بہت کام بھی آتی ہیں وہ اپن کا نالج بھی بڑھ رہا ہے اس سے
یہ تو صحیح کہا آپا آپ نے اور نہ یہ ساری چیزیں بڑی اچھی ہیں اور میوزک کا تو بس کہہ ہی نہیں سکتے میں تو صبح دیکھو مارننگ اس پہ جاری ہوتی ہوں میوزک لگا کے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ پتہ ہی نہیں چلتا کیسے بھی جاتا ہے سب سے بڑی بات ہے نہ دن ادھر کی باتیں ہوتی ہے نہ ادھر کی اپنا مائنڈ فریش رہتا ہے اور پورا دن فریشنیس رہتی ہے
صحیح بولی آپ نے دیکھیے چار لوگ مل کر بیٹھیں گے اس کی چگلی کریں گے اس کی چگلی کریں گے اس کی غیبت بتائیں گے تو اللہ پاک ہمیں گناہ بھی دیں گے اس سے اچھا بھائی اپنے کام سے کام رکھو اور فری ٹائم ہو تو اپنا پسندیدہ کام کر لو میوزک سن لو کچھ اور کر لو بس اپنی زندگی کٹ جائے گی خوشی خوشی کسی کی برائی کرنے میں کچھ نہ رکھا ہے باجی
بالکل بالکل یہ تو صحیح کہا آپ نے کچھ نہ رکھا اب اللہ اللہ بھی دیکھو ہمیں معاف نہیں کرتا چغلیاں والی چیزیں تو بالکل حرام باتیں ہیں کسی کی باتیں پیٹ پیچھے کرنا یہ والی چیزیں تو بڑی خراب ہوتی ہیں
بالکل آپ صحیح بول رہی ہیں
خراب کرنا کیوں اپنے نصیب میں وہ ڈالنا یہ چیزیں کر کے میں تو اپنے اور لوگوں کو بھی یہی نصیحت دیتی ہوں ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا جتے تم ان میں کر رہے ہو دیکو آج کل تو ایک کاؤنٹر آ گیا ہے ہیں آپ آپ نے مارکیٹ میں دیکھا ہوگا لوگ باعض اسے انگلیوں میں ڈال کے رکھتے ہیں اور آ اسے اپنا کرتے رہو کیا پتہ نام کم سے کم اللہ کا نام تو لیا جا رہا ہے
نہیں صحیح بات ہے ایسے ہی کرنا چاہیے ہم کو نا اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے پتہ ہے کیا اس سے نا ہماری زبان بھی پاک رہتی اور ہمارے دماغ میں نا اٹپاٹانگ چیزیں بھی نہیں آتی ہم اپنا خوش رہتے ہیں اپنے میں میرے شوہر تو بولتے ہیں تم اپنے کام سے کام رکھا کرو دنیاداری میں بالکل مت پڑا کرو اپنے بچوں کو دیکھا کرو اور خوش رہا کرو اپنے میں
بالکل بالکل آپا یہ سب سے اچھی بات ہے جی میں تو کہہ رہی ہوں ہمارا وسٹ سمے ادھر ادھر باتوں میں نہ کر کے اللہ کی دعائیں اور کلمہ قرآن ان چیزوں میں دھیان لگانا چاہیے بچوں پہ دھیان دینا چاہیے فالتو کی چیزوں میں نہ رکھ رکھا اور جو میں تو کہہ رہی ہوں جو ہمیں ایک دو چیزیں آتی ہیں اس میں دھیان لگانا چاہیے ارننگ ہو ہے نا فالتو کی باتوں میں تو آپا کچھ شک ہے نہیں ہے
فالتو کی گوشپ کرو پھر دماغ خراب ہوجا تا کہ اس نے مجھ سے یہ کہا اس نے مجھ کو یہ کہا اس سے اچھا اپنے کام سے کام رکھو اور خود میں ہی خوش رہو فالتو کسی کے پچڑے میں پڑنے کا ٹائم ہی نہ رہے کسی کے پاس
بالکل بالکل یہ تو صحیح کہا آپا آپ نے چلو تو پھر ٹھیک ہے آپا بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے
مجھے بھی بہت اچھا لگا چلیے پھر ملتے ہیں کسی دن اپن
ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپا
انشاء اللہ